السلام علیکم ہلو
جی آواز آ رہی ہے آپ کو
جیس
وعلیکم السلام تھڑا نیٹورک کٹرا تھوڑا اس جگہ پہ جای س اچھا رہو
ہ ہاں جی
ج آو سن آب آ رہا ہے صی
شرییا کار
جی جی ہاں میرا بھی صحی یار ہے
جی آپ بتائیے آپ ٹھیک ہیں اچھے سے شکر اللہ کا خیر سے آپ بتائیے
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے تو آ ہے آپ
اور بتائیے کیا کر رہی تھی آپ
میں بیٹھا ہوا تھا کیا گرمی بولتے دیکھو یار
آج گرمی کی وجہ سے من ہی نہیں ہوتا ہے کچھ کا
ہاں کچھ کرنے کا من نہیں کرتا انسان
اور گھر پہ سہبھی ٹھیک ہے
اوکے
کیا کرے یار میں تو شاپنگ کرنے سوچ تھا م شاپنگ کروں گی نہیں
امتحان چل رہی ہے تو ہم آج امتحان دینے آئی تھی
اچھا اچھا
ہاں جی تو ایسے تو اچھا ہی گیا تو آپ دیکھیں گی کیا ہوگی ہاں جی
ہاں وہ تو ایسے ہی ابھی تو اپ تو بس عمل کر سکتے ہیں پھر ان شاء اللہ اللہ اچھا دے گا رزلٹ
ہ جی اللہظ پھر سب کا مالک ہے تو اس نے بہتر ہی لکھا ہوگا
بے شک بے شک یہ ہے اپنی طرف سے انسان گن پھڑ جیا چاہے کی علم بہت ضروری ہے آج کی دنیا میں
ہاں جی انسان کو تو محنت کرنی چاہیے محنت کا پھل تو ملتا ہے
بالکل بالکل
جی
دیکھو جی جی جی جو علم ہے علم انسان کو سیکھ پھرنا چاہیے
ہاں جی جتنا ہم سیکھیں گے اور دوسرے کی دوسروں کے ساتھ بانٹیں گے اتنا علم بڑھتا ہے
جی جی بالکل بالکل کیونکہ علمی ہی ہے دیکو ہر جگہ علمی سہمت کوئی س فیلڈ کا کرو دینی تعلیم کا کرو یا پھر دنیا کے اعتبار سے کرو آپ کو ہر جگہ کام آئے گاھر
کام آتا ہے وہ چاہے کوئی بھی
جی جی بالکل مطلب اتنا تو علم ہونا چاہیے اپن کو کیا بولتا ہیں اپن کو ادر کنٹری میں جائیں تو وہاں پر مطلب آ کو یہ معلوم ہوگیا یا یہ بول کیا رہ ہے ات تو پتا نہیں ہے ا انسان
ہاں جی اتنا تو سمجھ آنا چاہیے کہ انسان بتا کیا رہا ہے
بالکل بالکل تاکہ اپن اس کو جواب جیسے کہ بھائی کوئی مجبوری میں پھنسا ہوتا
ہس کر سکے ہاں جی اور جی ابھی تو یو جی ہی چل رہی کی ہے تو
اچھا اچھا
ہاں جی اور بتائیے وہاں کا موسم کیسا ہے
کم تو اچھا ہے بڑھیا ہی ہے ابھی تو کیا کہتا ہے
ہاں جی یہاں تو بہت گرمی ہے گرمی کی وجہ سے چلا نہیں جا رہا ہے کچھ
پریسانورو
ہاں جی اور کیا گرمی کی وجہ سے تو گرمی انسان کو مات دیتی ہے سمجھ نہیں آتا کہاں بیٹھھی کیا
کچھ کھانے پینے کی بھیچھا نہیںتی جوس جوس کھاتا پی جٹھ ہے ج کیا کریں قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں کوئی الفا نکئی
ہاں وہ تو ہے ہی کچھ پانے کے لیے تو کچھ کھونا پڑتا ہے
ب شک بے شک
اگر ہم آرام سے زندگی بسر کریں گے تو پھر تو کچھ ملے گا ہی نہیں
بالکل بالکل دیکھو اللہ نے آرام تو دیا ہی نہیں اب اپن کو دنیا میں ہے ہی نہیں اپن کو آرام کی جگہ
ہاں دنیا تو ہے ہی امتحان ج جگے
بالکل بالکل جو اللہ اپن کو آخرت میں دے گا وہ انعام ہے وہ ہے سکون کی جگہ
وہ ہے سکون کی جگہ ہاں جی یہاں پہ تو صرف امتحان ہی چل رہے ایک ایک طرف سے زندگی کے امتحان ایک طرف سے سکون کے امتحان
امتحان میں پھنسا ہوا انس
امتحان میں پھنسا ہوا ہے انسان
کیا کر لے کہ امتحان بھی دنے پڑتے ہیں یہاں
ہاں جی زندگی کا کا دوسرا نام ہی ہے امتحان تو
بالکل بالکل ا
اور بتائیے آپ یہ گرمیوں میں باہر جانا بھی اچھا نہیں لگتا کچھ اگر انسان کو لانا ہوگا وہ بھی من نہیں ہوتا ہے لانے کا
وہی تو ہوتا ہے نا کیا کرے انسان انسان مجبور ہے
ہاں وہ تو ہے ہی مجبوری انسان کو کو بہت کچھ کروا دیتی ہے انسان مجبور نہ ہو تو کماتا کیوں
توک
ہلو آپ کو آواز آ رہی ہے ہلو
جی جی صحی کہ رہو
ہاں وہ تو ہے ہی
دیکھو یہ علم ہے نا اپن کو سیکھتے رہنا چاہیے کیکہ کسی بھی اعتبار سے سیکھیں یار اب دنیا میں ہی دیکھ لو آپ اپن جی ضروری نہیں کہ یار علم سیکھ کر اپن نوکری کریں
ہاں وہ تو آج کل کے زمانے میں نوکری بھی کہاں ملتی ہے
ارے بالکل بہت بہت ہی زیادہ مطلب مقابلہ ہو گیا
بہت ہی زیادہ مقابلہ آج کل تو انسان بہت مقابلہ بھی زیادہ ہے اور اوپر سے نوکریاں بھی اتنی نہیں ہے
کھائے نوکنے تو ہی نہیں کمپٹیشن میں بچارے ات تیاری کرتے ہیں اتنے لڑکے
اور اور کیا وہی ہے نا اب جو خدا نے لکھا ہوگا ہمارے لیجیے تو وہی میں ہوگا
دیکھو اللہ نے جو لکھا ہے وہ بہتر ہے بس اتنا سا جانتا ہوں میں ت
ہاں وہ تو ہے ہی اللہ تو مالک سب کا ہے
بالکل انسان کو بس سبور کرنا چاہیے تھا وہ
ہاں صبر سے تو انسان کچھ کر سکتا ہے ویسے اگر صبر نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا
وہی ہے نا اننا م کون سی تھی وہ رعایت یاد آ رہی تھی میرے کو مطلب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ
ہاں ہاں اور انسان کی جو فطرت ہے اگر اللہ اس کو دیکھ وہ پھر اور مئیے گا مطلب کہ جی انسان کو نہیں برتا ہے
جی جی
اگر کچھ کسی کے پاس پیسے ہوں گے وہ اور کی چاہت کرتا ہے کسی کو پس نہیں ہے
انسان کام ہی چاہت کر رہا ہے
ہاں اصل میں چاہت کو مارنی چاہیے زیادہ چاہت سے انسان کو زیادہ دکھ ملتے ہے
بالکل بالکل جتنی آپ امید لگاؤ کسی سے اتنا ہی دکھ دے گا آپ
اتنا ہی ہاں اس لیے زندگی میں امید صرف اللہ اسے لگانی چاہیے
جی جی
ا آپ بتائیے آپ کو شاپنگ کرنا اچھا لگتا ہے آن لائن یا آف لائن
چل رہا جی بتائیے
میں نے کہا آن لائن شاپنگ آپ کو اچھا کرنا لگتا ہے یا آف لائن شاپنگ
دیکھو میں جیسے فرینڈ وغیرہ کے ساتھ گھومنے جاتا ہوں نا
ہاں جی
تو میں آف لائن کر لیتا ہوں جیسے میں کوئی کام میں پھنس جاتا ہوں یا ورک وغیرہ میں تو میں آن لائن مگا دی
ف اچھا آپ کو زیادہ کیا لگتا ہے
اچھا تو م کو آن لائن ہی بیچ سمجھتا ہوں میں کی آن لائ ہر کوالٹی مل جائے گی آپ کو
ہاں وہ تو ہے ہی لیکن پھر پتا مت ہوتا ہے کہ کون سی کوالٹی آئی یا
اور تو چیک کرنا پڑتا ہے نا اس پ لکھ رہ ہے نیچے لیکن جو بچارا جانتا نہیں ہے پھر اس کے لیے تو آف لائن ہی بہتا رہ یہ ہے
کوالٹی بھی کہاں آتی ہے پھر آف لائن آن لائن میں
ہاں وہڈو مال وغیرہ کیا مطلب وہ جو اپ کلر چوز کرتے ہیں اسے ہلکا ہلکا ڈفرنٹ آپ
ہاں جی اس کی وجہ سے بھی مشکلات آتی ہے پھر آف لائن میں یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے دیکھ سکتے ہے کپ کپڑا کیسا ہے کیسب مطل کی جج کیسا رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں
بالکل یہی تو ہوتا ہے ہر چیز میں
آن لائن میں وہ س ایسا نہیں ہے
ہاں مطلب آن لائن میں بھی کیا بولتے ہیں جو مطلب برانڈیڈ چیز آتی ہے نا وہ تو پھر بھی صحیح آتی ہے لیکن جو مطلب وہ آتی ہے نا ن
لو ہاں ان کا پھر پتا نہیں ہوتا کیا کیسا سائز آئے گا کلر کیسا آئے گا کبھی رنگ بھی الگ ہوتا ہے
وہی تو نا میں تو کہ زیاد تر برانڈ منگانا ہو نا تو آن لائن منگاتا ہوںونکہ تھوڑا بہت وہ مل جاتا ہے بینیفٹ
ہاں وہ تو ہے ہی
ج ابھی شو روم وغیرہ میں میں گیا تھا عید کے دن تو اس نے ریگ ٹائپ کے سوز دیکھنے گیا تھا تو اس میں بتایا تھا اس نے مطلب ٹو تھاؤزینڈ ٹو ہنڈریڈ کے بتایا تھا اس نے
ہاں جی
اور وہی میرے کو لائن مل چکے تھے کیا بولتے ون تھاؤزینڈ سیونٹی کے
ہاں وہ تو فائدے ہے اس کے
وہ کیا سیل کبھی کبھی چلتی ہے تو اس وجہ سے اٹھا لیتے فائدہ
ہاں وہ تو ہے فائدہ تو اٹھانا چاہیے موقعے کا
اور کیا موقع ہےب اٹھا لو فائدہ بنا موقعے کے پھر کون اٹھایا فائدہ آپ کو
تائی میں یہ پوچھ
ہو کیا مطلب کہ دنیا میں انسان ہے مطلب نکالتا ہے انسان آج کل
ہاں جی وہ تو ہے ہی اچھا چلو پھر کرتے ہیں بات
انشاء اللہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ سے